جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام فرمائے کیسے ہیں آپ
جی ہم بڑھیا الحمد للہ سب بڑھیا آپ بتائیں آپ کے گھر میں امی ابو بھائی جان سب کیریس نہیں ہیں
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے آپ فرمائےیں آپ کے یہاں سب کہ چا خیریت ہے
جی ہاں بازہ سب پہلیے پ تو کوول مر ل جی ہی رہتے ہے آج د جو سوچا تھا کہ ہمیں ایک ٹاپک ہے پہلیں گفتو کرنی چاہیے مجھے بہت اہم مدہ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ جاب ہیں ورسز پرائیویٹ جاب کا جو مدعہ آپ نے سنا ہوا تا ضروری ہو گیا
جی ہاں میں نے سنا ہے یہ تو بہت ضروری ہے بچوں کو جاب نہیں مل پا رہی ہے بہت پریشان ہوتے ہیں اور جو مل جاتی ہے دھکے کھانے کے بعد تو اس میں سیلری کم اور گورنمنٹ میں دھکے کھاتے رہتے ہیں جاب ملتی ہی پیپر لییک ہو رہے ہیں تو ملک میں یہ چیز تو ہے پر حال
کی جا د یہی بات میں کہہ رہا ہوں چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو وہی والی بات ہے اب ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی باتیں کہ اب جاب کے چکر میں بندہ کنے تک کے کھائے کہاں تک دھھرتی کھائے گا اب بندے کو جاب نہیں مل رہی پرائیویٹ جاب کی حالت ایسی ہی پڑی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کچھ جانتے ہو کہ کیا چیز ہوئی پڑی ہے باقی میں آپ سے ایک بات اور کہ چاہوں گا کہ دیکھیے گورنمنٹ جاب جو ہوتی ہے نا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ جاب کا کیا حکین ہے یہ سرکاری لوگ ہیں یہی دیتے ہیں اور جاب اگر پرائیویٹ ہے تو کمپنیاں م لکھی تھیں کہ گورمنٹ جاب جلدی ان کی جلدی جلدی نہیں ملتی ہے لیکن ہاں لیکن گورنمنٹ جاب جتنی جلدی نہیں ملتی ات جاتی بھی نہیں ہے مل گئی تو کسی کے اندر دم نہیں آسانی سے آپ کو نکال دے اور پرائیویٹ جاب میں تو پتہ ہی کیا آپ کو ہر دن مسک رہتا نکلنے کا یہ چیزیں ہے باقی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایگزام کتنا کیڈے كڑے دنے پڑھا رہے ہیں اس کے سامنے میں اور پرائیویٹ جابس میں تو کیا ہی بتاؤں میں کہ ریزیوم اور انٹرویو چلتا ہے اس میں لیکن زاب جلدی مل جاتی ہے اس بات پہ میں سپورٹ کر رہا ہوں دھمکی کی یہ جواب جلدی دے دیتے ہیں لیکن ل والوں میں نا اسٹریس بہت ہوتا ہے مالک کا آپ پہ پورا مالک آپ کو ڈائریکٹ آڈرس دیتا ہے اور میں کہوں کہ گورنمنٹ جاب کی ہییں میں بات کروں نا تو مالک آرڈر سے مالک والک کچھ نہیں ہوتا نیام پر کاریہ ہوتے ہیں آپ کو ورک دیا جاتا ہے اس ورک کو کمپلیٹ کرو پھر ڈیک ٹسک جیسے ایک ٹاسک کی طرح کام دیا جاتا ہے ان ٹاسکس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں گورمنٹس کو اور اس طریقے سے یہ چلتی ہیں اس طریقے سے یہ ورک کرتی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر آپ کو کیا آپ کی کرائےیہ اس مطلب اس ٹاپک پر آپ کی کرائے رہے گی
دیکھی میری رات تو یہی رہے گی کہ جو بھی ہے بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے اور میں کہوں کہ انہیں جاب مل جاتی ہے جو جاب مل جاتی ہے نا اس کے اوپر انہیں دھیان دی ہے پڑھائی کرنی چاہیے اچھے سے میں یہی کہوں گا باقی جی
بات پہ فوکس رکھنا چضروری دیکھو اگر آپ کو جواب مل رہی ہے جواب پر بارت کرنی اور اپنی تعلیم پر یقین رکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے ہم جابس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں ہمگ جاب میں ملتی تو ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں مجھے پتاہ ہے جواب میں فڈک بہت زیادہ ہے کی پریشانی ہو رہی ہے مج جاب نہیں مل پا اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا تو یہا یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتا ہو سک کپڑے اور دھیان دیں کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا
آپ جو
سرکاری نوکری پرائیویٹ نوکریوں اپنی اسکلس پر دھیان دیں میں تو یہی کہوں گا اور آپ بھی تھوڑا سمجھائائے کہ بچوں کو
ہاں
پڑھنا چاہ گے پڑھنا بہت ضروری ہے اور میں پڑھائی پہ بالکل ان کی تعلیم کے ساتھ ہوں اور پرائیوٹ جاب اور سرکاری جاب میں بہت دقتیں آ رہی ہے نکال بھال کھڑا کرتے ہیں پرائیویٹ جاب والے کام نہیں ہوتا تو
لیکن سکاری موکری میں کم سے کم میں آپ کے پاس کانا نہیںتا ہوں آپ کو جاب تو نہیں مجھے نا
نوکری سے تو نہیں نکالے نا اس لیے بچے دھکے کھٹ ہیں پائلٹ جو والے کہاں بچوں کو گٹ دے رہے ہیں ہمیں یہ بتائے کہاں بچوں کو
ہوں اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں ان کے بچوں کو علاقے کے
کیونکہ سیلری اتنی نہیں ہے اور وہ خود نہیں نکال پا رہے اور سب کسی ملک جو تھوڑا بہت کہ دوں میں تو وہ چیز صحیح نہیں ہے
اور
کرنی چاہوں گی بچوں کو میں الحمد للہ بچوں کے ساتھ ہوں اور ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن کیا کر سکتے ہیں
آپ کی جو ب آ
بت ہے ہم تو تھوڑا کیا م م پہنچتے ہیں ا
جاں
مدعوں پر اس سحستت پر اور اس ملک کے بارے میں تھوڑا
جی دیکھو بالکل آپ کا سوچنا بنتا ہے مکس مکس لیکن آپ پڑھے ہیں اس لے شاید آپ ایسا سوچ رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ جو آپ میں بہت ڈفرینس ہوتے ہیں پرائیویٹ جوب میں آپ کو پتہ ہے چھٹی کہاں مل پاتی ہے بچے دھکے کھاتے رہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کم سے کم انہیں دک لیو تو مل جاتی ہے زیادہ چھٹی تو مل جاتی ہیں انہیں کم سے کم پریشان تو نہیں ہوتا ہوتا اب لیکن ایک دقت ہے گورنمنٹ جاب میں کہ یہ لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کرپٹ اتنے ہو چکے ہیں کہ ہر صحیح بندے کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے تو وہ بہت پریشان رہتا ہے بندہ کم سے کم پرائیویٹ جب والے ٹرانسفر نہیں کرتے سیدھا نکال بر کھڑا کرتے ہیں یہ بات تو ہے نا اور فیوریٹ جاب میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیڈ لائن پشور روز ہوتا ہے اور گورمنٹ جاب میں یہ سب نہیں ہوتا مگر ان کو پرائیویٹ جاب میں چالیس سے پچاس سال میں ہی نکال سکتے ہیں وہ گورمنٹ جاب میں ساٹھ سال تے ہیں تو ساٹھ سال تے ہیں اور نکالتے وقت آپ کو اچھا خاصا منافع بھی مل جاتا ہے زیت تو ان کا لوٹری لگتی ہے جس میں ان کی تو یہ چیز ہے باقی پرائیویٹ جاب میں تو ہر دن نیا چیلنج ہوتا ہے اگر آپ نے نئی اسکل اسکلس نہیں سیکھییں تو آپ کی سیٹ پر دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا لیکن گورنمنٹ جاب میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو ایک بار مل گئی نوکری تو وہ مل گئی ہے آپ کو اور آپ کی ہے آپ کو آسانی سے کوئی نہیں نکالتا آپ پہ کوئی کیسز نہیں ہے یا پھر کچھ جاب میں آپ نے کچھ غلط نہیں کرا بہت زیادہ بڑا تب تک باقی گورنمنٹ جاب میں آپ کو پہ ہے لرننگ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن وہیں پرائیویٹ جاب میں بندہ اسکلس بہت تیزی سے سیکھتا ہے اور کافی اچھی اس کے جو سیکھ لیتا ہے وہ بہت جلدی باقی یہ سب ہیں باتیں اور گورمنٹ گورنمنٹ جاب میں حکومت ہے فون کام آتےے ہیں ساری چیزیں آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں پرائیویٹ جاب میں فیٹیلیٹیز آپ کو نہیں ملتی فون نہیں چلا سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا لنچ ٹائم ہوتا ہے چھوٹا اور لیوس پر بھی آپ سے کام کروا سکتے ہیں پرائیویٹ جاب والے لیکن گورنمنٹ جاب والے آپ سے چھٹی سے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ ملتی ہے بہت ایمرجنسی میں کبھی کچھ ہوا تو تو ہی آپ سے کام کروا رہے ہیں تو بات الگ ہے باقی دیکھیے گورنمنٹ جاب میں کہوں گا ایگزام کی تیاری سالوں تکنی پڑ جاتی ہے بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں میں خود بھی میں بتاؤں میرا ایک فرینڈ ہے وہ ابھی تک پڑھ رہا ہے اسے کوئی ریلوے کی کوئی جاب ہے وہ چاہیے تو اس کے لیے بچارہ پڑھائی کر کر کے پریشان ہوا پڑا ہے کیونکہ ملک کا ملازم بننے کے لیے آپ کو پڑھائی تو بہت زیادہ کرنی پڑے گی میں کہتا ہوں اور پڑھائی کرنا ضروری بھی ہے اور پڑھنا چاہیے بھی ہے اسے اور پڑھے بھی میں کہوں گا آپ کے دوستوں ا س بارے میں
دیکھو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ پڑھائی ضروری ہے بچوں کو پڑھنے سے مطلب پڑے گا تو وہ کہتے نا ایک لائن تھی کہ پڑھو گے تبھی بڑھو گے اور وہی فالو کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا پڑھیں گے اتنا صحیح ہے ہمارے لیے ہمارے مول کے لیے ہمارے
سمجھنا پڑے گا ہر کسی کو کہ کتنا ضروری ہے یہ اس سمےکی مزاق تو نہیں ہو رہا ہے نا کہ پڑھائی چل رہی ہے آپ کو جاب چاہیے سرکاری جاب اور پرائیویٹ جاب میں اتنا تگڑا کمپٹیشن ہو گیا ہے کی بہت پرابلمس ہوئی دیکھوآپ کے چھوٹے چھوے بچے اسے ہوتے ہیں ان کی فیس سرکار بڑھتی ہے لیکن
کہ باہر مے
ائ ایم سوری گورنمنٹ جاب میں فیس بھرتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں کہاں بھرتی ہے فیس گورنمنٹ نہیں بھرتی پاتے کی کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا میں یہ کہتی ہوں کہ وہ دینا نہیں چاہتے ہیں انہیں اتنی آزادی ہمارے ملک سے نہیں ہوئی جی باقی میں اس چیز پہ تھوڑا خلاف ہوں کہ بچوں کی سیل جو جاب ہے وہ بدھنی چاہے
یہی بات تو ہے لیکن کہاں بڑھائیں گے پرائیویٹ جاب والے باقی تو اب ان سب چیزوں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا باقی دیکھو میں سچ بتاؤں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور جیسا کہ آپ نے مجھے کچھ باتیں سمجھائیں مجھے سمجھیں یہ گورنمنٹ جابب اور پرائیویٹ جاب میں کتنے بڑے بڑے ڈیفرینسیشنز آ گئے ہیں نا اب اللہ بچائے ہمیں اللہ ہی بچائے تو یہ چیز ہے
جی بالکل بالکل یہ بات
کیا ہاں جی تو یہ تو ہے باقی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے آپ سے بات کری نا میں بہت اچھا لگا اور شکریہ کہنا چاہوں گا میں آپ کو ہم پھر کرتے ہیں کبھی اور نئے مددے پر گفتگو ہے نا
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ کا جب دل چاہے آپ ہمیں کریں گفتگو کے لیے کال
جی ہاں تو وہی بات ہے چلیے ٹھیک ہے جی خدا حافظ
جی جی اللہ شکر کرے خدا حافظ